ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم اللام بھائی جان بوے نا بھائی ج کیا حال چال
سب خریے تھاے بھائی جان اپنا بتائیے
جی بھجن میرا سب بھی میرا بھی سب خی آپ اپنا خاندان کے بتائیے امی جان ابو جان اور بہن جان لوگ کیس کیا ان کی طبیعت اچھی ہے
جی بھائی جان سب کوئی میرے خاندان میں سب کوئی خیریت ہے اور بتائیے نا آپ کے خاندان میں امی جان ابو جان یہ لوگ سب خیریت ہے
ہ ہاں بھائی جان میرے یہاں سب اچھے سے کہ جاتے ہیں
مصروف ہے نا سب لوگ
جی بھائی انسا ن مصرف
بتائی بھائی جن کھانا میں کیا کیا کھائے ہیں آ یا کیا کیا کھانے والے ہیں
جی بھ جان ابھی تو ہم کھانا نہیں کھائے بھائی جان لیکن کھانے والے چاول دال جگنی کی سبزی کھائے بھائی جان کیا آپ کھا لیے
جی بھ جان ہم بھی کھا لیے ہم بھی کھائے ہیں بھ جان دال چاول سبزی اور پھر بھائی جان سلاد میں کھائے ہیں کھیرا کا تھا کھیرا تھا اس میں گاجر تھی چکندر تھی بھائی جان نیمبو تھی پھر چاٹ مسالہ تھی پھر بھائی جان اس میں چٹنی بھی تھا کچا آم کا چٹنی تھا پھر ہری مرچ تھی پودینا تھا بائی چانس سادہ کھانا تھا لیکن بہت لذیذ کان
ہاں
بہت لجی ویسے بھائی جان آپ مطلب کھانا آپ کی امی جان بنائی ہے کہ آپ آج خود بنیں
تو لیگ ل
تھوڑا بھائی جان آواز تھوڑا کٹ کٹ کے آ رہی ہے
ا بھائی جان اچانک سو کے اٹھے رہے تھوڑا سر گھوم گیا بول رہے کہ ہم اتنا اچھا کہا ب نہ کرتے بھائی جان ہمیں اتنا انبو نہیں ہے
جی انوبو مطلب جو مطلب ہمیشہ بناتا رہتا ہے اس کو ن انوبو ہوگا نا بھائی ہم لوگ تو اتنا بنات نہیں ہے کھانا اینی ٹائم تو ہمیشہ تو بناتے نہیں ہے امیزہ وہ لوگ بناتی ہے تو وہ لوگوں کو انوبو اس چیز میں ہو گیا ہے نا بھائی جن
ہاں بھائی یہ تو سی بات
ہ اور بتائیے بھائی جان ادھر موسم موسم کیسا ہے بھیا
جی بیکن موسم کافی اچھا آئے گ کوئی سب چیز بڑھیا بئے گ کوئی دقت والی بات نہیں ہے
ادھر بھی موسم تو ٹھیک ہی ہے لیکن دھوپ بہت تیز اگایا ہے بھ یہ تھوڑا دقت
جی یہدھر ڈھوپ کاپنی پ تو گی
جی ویسے بھائی جان ادھر ہاوت اچا بارہ ایک نہیں بائی
جی وجن ہوا اچھی خاصی بہ رہی ہے
سوچ رہا ہے بھائی جان اتنا دھوپ ہے تو سوچے ہے بھائی جان پوچھ لے آپ سے کہ کہیں گھومنے وومنے چلناا ہے یاترا پہ چلنا ہے
نہیں بھ ج ابھی تو ہم اتنا بڑھیا سے نہیں بنا ہے یاترا تو پلان پر سوچ رہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں تو جائیں گے بھ جن
جی ہم تو سوچ رہے بھائی جان کہ گڑے پہ ابھی رہا جائے گرمی تک
نہیں بھائی جان ہم سوچ رہے تھے کہ گرمی تو بھائی جان ٹھیک ہے گرمی ہے تو بھائی جان تھوڑا ٹھنڈی والا علاقہ ہے یہ سب تھوڑا گھما جائے بھائی جان کافی پسند چھنڈی بق
چلیے گا کیا بھائی جان گھومنے
چل چل ہو بھائی جنوں کو کوئی پریشانی کی سمسیا
وندے بھارت ٹرین سے چلا جائے گا ریل گاڑی سے اور بتائیے بھائی گرمی ہے تو چھاؤ کے لیے گرمی سے رات کے لیے پیڑ پودے ادھر تو لگائے ہی ہوں گے
جی اس پہ پے تو کافی لگایا میں نے کوئی سمسیا نہیں پ
ویسے بھائی جان کس کس چیز کا ا پد لگیا
بھائی کو کافی چیزوں کے پیڑ پودے لگائےائے جیسے آم کی امرود کی جو فھل دے بھائی جن ان کو پھل کا پیڑ پودے کافی پسند ہے اس لیے پھل والے ہی پیڑ پودے لگائے
چلیے ب اور بتائیے نا بھائی جان آپ مطلب آپ کا پڑھائی کیسا چل رہا ہے
پڑھائی بھائی جان سب خیریت چل رہا ہے کوئی سمسیا نہیں ہے پڑھائی ب کچھ بھی
چلیے ویسے بھائی جان آپ کس ککشا میں پڑھتے ہیں
جی بھ جن میری بارہویں ہفتے معافت ہونے والی ہے کچھ دن میں بھ جن
اچھا بارا بارا دو ہزار ستائیس مطلب ہو جائے گی
ہیلو
ج بول رہ بارہویں ختم ہو جائے گی دو ہار پا تک
جی ویسے آپ کھانا کب کھائیں گے بھائی جان ٹائم تو ہو گیا آپ کھانا کھا لیجیے
جا رہے بائی دیک رہے
ہ تھوڑا صبح صبح کھانا کھا لیا کیجے بھجن سمجھے
وہ نیند ت تو ٹائم آ جائیں گے گیارہ بجے کی
او یہ بات اسنان کر لیے بھائییا
جی
ھم
اھی کچھ نہیں کیا مجے ا س اور بھائی ج سب نہیں بھائی اتنا پسند اور سوادٹ نہیںتا اس کا
وہ کیا سواد اس لگ ہوتا ہے کون سا
بھائی جان اب ہمیں خود نہیں پتتا چل رہا ہے ہمیں کچھ دن پہلے لگتا تھا جردہ آم کافی لذیذ ہوتی ایک اور بھائی جان اب ہم وہی آم کھا رہے ہیں تو ہم کو اتنی لذیذ نہیں
جی بھائی جان س سی بات بولے ہیں بھائی جان اتنا الگ جی زیادہ ہی سال بالکل جیز نہیں لگتی لگ رہی بھائی
جی بھائی جی تو اسی لیے ہم کو کیا بتائے گا ہم کون اب دیکے بجو کھائیں گے تو وہ دیک
ہاں ہاں بیجوک ہے دال ابھی مالدو ہے ابھی کشن بھگ آم بچا بہت سارا آم بچا ہوا ہے س پل آم یہ سب آم تو ابھی ہے ہی نہ بھائی کا
جی سکول ہی توم کہا چلو
ارے بھائی جن کیا بات کر رہے ہیں سکلا میں اتنا لذیذ لگتی ہے اس میں پورا رس ہرا رہتا ہے بھائی جن کیسا بات کرتی ہ وہ میرا مطلب بیجوک اور جردہ کے بعد کوئی اچھا آم لگتا ہے تو وہ مالدو اور سکول آم اتنا اچھا لگتا ہے
چلیے آپ کو کافی اچھی چیز کھاتے ہیں بھائی آپ کو کافی اچھے اچھے بساند ن
جی بھائی جان جامن کائے ہے کہ نہیں بھائی جان اسے
ہاں جامن خاب جامن تو آ نہ رہا ہے بھائی جان موسم اسی طرح جامن کٹہل یہ سب کا موسم آ رہا ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بازار میں اب دھیرے دھیرے آئے گی یہ سب ویسے جا ابھی دیسیی جامن تو پ پ کا نہیں ہے
جی ہم تو بھائی جان جب آم توڑنے جاتے ہیں نا سمجے گائے ج تو اپ جامن کا پیڑ رہ ہے تو ہم کو کتنا بار وہ جامن بھی توڑ سک
جی بھائی جان توڑ سکتے ہیں اور ایک میرا دوست ہے بھائی ہے ان کو م مطلب ان کا چار پیڑ ہے جامن کا ہم بول دیتے ہیں ایک بار وہ لا کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں بھائی ب ایک ایک ایک ایک جھڑا جامن دیتے ہیں بھائی جان بہت مطلب لذیذ لگتی ہے کھانے میں
ہ
منگوائیں گے بھائی جان اس سال بھی
او بھائی بن آئیے گا بھائی کافی اچھی بات
کھایا جائے گا آپ آپ کو بھی دیں گے
ہ
اور بتائیے بھائی جان آپ کو مطلب کھانا میں ہ بریانی کس چیز کا بریانی زیادہ پسند ہے
ہمیں تو بائی جان بریانی پسند ہی نہیں ہے
نہیں پسند
ہاں
کیوں بھائی ہے
پتا نہیں بھ جن ہم ردؤ نہیں کاتے بھ جن زیادہ
ہ ہم بھی نہیں کھاتے ہیں بھائی جن ہم کو تو بھائی جن پیزا بہت پسند ہے پیزا برگر بس
جی
یہ زیادہ پسند ہے آپ کو ویسے موموز کیسا لگتا ہے مومو کیسا لگتا ہے بھ
ہاں بھائی جان بق بھائی جان کیا بات کر رہے گرم گرم تو رہتا ہے اوپر سے اور دماغ خراب پڑتا ہے سواد پتا ہی نہیں چلتا
ب ب وہ جو بوجا رہتا ہے نا تیل میں تل کے دیتا ہے وہ تھوڑا لگ پ بھی ہے کہ ہاں کچھ کھا رہے ہیں
اچھا نہیں لگ
نہیں بھائی جان سنیے نا بات اور جو پورا مطلب ابھی کچا کچا دیتا ہے وہ تو عجیبے لگتا ہے بھائی منہ میں تو ڈھلو فالو کتی ہے چائنیز چیز ہے سب لیکن ٹال کے دیتا ہے اتے کیا چھورا
جی و گ
اب آپ پھر بھی تو کھاتے ہیں بائی ہم ہم
کہاں کھاتے ہیں چھوڑ دیجے کوئی کھلاتا ہے بھائی جان توبھی کھاتے ہیں نہیں تو ہم کھانا چھوڑ دیجے
جی چٹنی چٹنی بھ جان لال لال مرچ کا سیدھا رہتا ہے بھائی جان اور ہانی کرے گا ہ وہ ہم بھی بہت کم کھاتے ہیں کھانا جاتا ہے تو بھائی جان گپ چپ کھا لیتے ہیں اچ آج گوپ چپ کھلائیے نا بھائی جان
ہےئی نہیں بائی ج پیسہ والتاا رکھی ل رہے تو بولے ن روکے نا اگلا بار میں رہی طرف سے تھ گپچ تار ٹھیک سے ملتے بنانے والا یہ اچھا بناتا نہ بھائی
جی جی اور بتائیے بھائی جان چلیے ٹھیک ہے بھائی جانام ہی اب ب جان کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
چلیے اللہ